ہیلو السلاو علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم آپ ٹھیک ہے
ہاں اچھے سےآپ ٹھیک ہے
الحمد للہ گھر پے سب ٹھیک ہے
شکر ہے اللہ کا آپ کے وہاں سبھی ٹھیک ہے
ہاں
کیا کر رہے ہو کھانا کھایا
نہیں ابھی نہیں
آپ کی آواز دھیرے آ رہی ہے
نہیں ابھی نہیں کھایا
ٹھیک
ہوں آپ کیا کر رہی ہو
میں
ہوں
میں کام کر رہی ہوں
اچھا
ہوں آپ کیا کھا رہی ہو
میں بسکٹ کھا رہی تھی
ٹھیک
کاجو کا بسکٹ ہے
کل سا
مطلب کل لا یا تھا نہیں کھایا یہ
پھر کہاں گئی تھی کل میرے بغیر
وہاں مزہ ہی نہی تھا
آپ روز یہی بولتے ہو مزہ ہی نہی
وہاں سارا خراب ہے
وہی آپ بول رہی یہ مت بولئے کہ مجھے کیوں نہیں لیا ارے چھوڑو آپ میں کیوں بولوں گی آ جب میری کسی کی پاروا
وہاں وہاں چلنا پڑا
گھومنے کو تو وہی اچھا لگتا ہے چارنا
تو آپ آئے ہی نہیں
آپ لوگوں نے مجھے بولا
تو آپ نے بول سکتی تھی ہمیں لگا آپ بزی ہو
اگر پہلے آپ جاتے تھے نا مطلب کیا وہاں تک کیا آپ مجھے وہ دیکھو آپ آ جاؤ آج اپ میرا نام نہیں لیتے ہو خیر چھوڑو
یہ ہم ڈسکس کر سکتے تھے نا بعد میں
اب یہی بات بھی تو ڈسکس کرنا ہے
ہاں
دس منٹ سے
آپ کو پتہ ہے
ہاں
یہ جو یہ ایپ ہے نا
ہاں
اچھے سے بات کروں یہ ایپ رار ریکارڈنگ کرتی ہے نا پھر اسی حساب سے دیتی ہے
اچھا ٹھیک اور
بس
گھر میں سب ہی ٹھیک ہے اچھا جی ابوجان ٹھیک ہے
ہاں شکر صاحب آءزہ ٹھیک ہے ایدا ٹھیک ہے ہاں ہاں
شکر
اور کہاں ہے وہ
آپکی آواز لو آ رہی ہے
کہاں ہے وہ
کون
آئذہ
آئذہ کھیل رہی ہے ماموں کے ساتھ
اچھا
ہاں
ہورہن ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے
دارا
ڈاکٹر کے پاس
اچھا
اں اور
مما کہاں ہے
ماما اندر سبزی بنا رہی ہے
یہاں شور آ رہا ہے
ہاں
شور آ رہا ہے
اور
بہت
ہاں یہ فین ہے اس لیے فین کی آواز آ رہی ہوگی اور
بس
اور بتاؤ کچھ خاص
کیا بتاؤں
کچھ بھی اس کو کیا فون
کس کو
کیا اس کا نام ہے
نینو جی کو ہاں وہ کارتی نا آپ کے ساتھ بات
کب کرے گی
کروگی ابھی
میں ڈاروں گی اس کے ساتھ بات وہ کیسے کرتی ہے بات
اچھے سے
پیور اردو
ہاں
وہ کیا کیا پوچھتی ہے
کچھ نہیں جیسے ہم بات کرتے ہیں نا اس کو میں یہیں سے پوچھتی ہوں اس کو میں یہیں سے پوچھتی ہوں ہاں بولتی ہے نا وہ بھی بولتی ہے کچھ مطلب ٹھیک ہو کیا کر رہی ہو
ہاں اچھا آپ کو پھر آیا کچھ
ہاں ابھی میں نے دو کال کی ایک ان نون تھی مطلب وہ جو اصل میں آنر ہے نا مطلب جس جس نے ہمیں بولا اس ایپ کا
ہوں
اس نے مجھے اپنی کزن کا نمبر دیا
ہوں پھر کیا بولا
تو اپ آپ کرو گی نینودی کے ساتھ بات اس کے بعد کرو گے آپ اس کے ساتھ بات
ٹھیک
مطب میں بھی اس کو نہیں جانتی ہوں لیکن میں نے کی بات اس کے ساتھ دو بات
مطلب اس نے کیا پوچھاآپ سے
کچھ نہیں ہم یہی بات کر رہے تھے وہ اتنی اچھی ہے
غم وہ کتنی بڑی ہے
وہ ٹوینٹی ایٹ ہے اس کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے
ج ٹھیک
سوگرا سائڈ سے ہی رہتی ہے زونیما زو نیما
کچھ جن من سایڈ سے ا زینمر
ہاں
اچھا ٹھیک ہاں بٹ
ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے
شکر شکر سبھی ٹھیک یہ کیا ہے
بڑی کہا ہے
بڑی اندر ہے
اچھا وہ بھروسہ ہوا ہمارے ساتھ
ہ جب اپ بلاؤگی تو میں نے بولا نا آپ جب جاتے ہو بہت زیادہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے مجھے آپ کا
اب آؤ گی گریز ہمارے ساتھ
پہلے آپ بولتے تھے ہمارے ساتھ وہاں آجاؤ یہاں آجاؤ آج تو آپ بہت آج آپ بات ہی نہیں اٹھاتے ہو
گرییس آوگی ہمارے ساتھ
کس کس کو جانا ہے
ہم ہمیں اپنی فیملی کو
وہ بھی ہے ماموں بھی پاپا بھی
ہاں پاپا ماما موسی وسی
میں نہیں تو لئے آؤنگی صدی
گاڑی میں جارہے ہم
کس گاڑی میں ہ
اور
کس گاڑی میں جانا ہے
گاڑی میں نا مطلب میں
ہاں
اءکو میں ہم کہاں جائیں گے مز یہ ہم کہاں جائیں گے مجھے کام لکھنی ہے
اور بیٹھو پڑھو اپ ایگزام کو رہے گے تین مہینے تو آپ گھر نہ گومنا سنا گھومنا تو اگلے سال بھی جا سکتی ہو اور پڑھائی یہ جو ہے نا وہ دوبارہ نہیں آتی ہے ہاں جیسے
کچھ نہیں
ہاں
اور دادی ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے اور
اور
اس کو نینو دیدی میں نینو دیدی کو کون ہوتا ہے گھر میں
ہاں
میںینوں دیدی کو کون ہوتا ہے گھر میں
نینہ دیدی کے گھر پہ کوئی نہیں ہوتا اب اس کو دادی ہے گھر پہ مما ہے گھر پہ اور خود ہے وہ گھر پہ بھائی وائی اس کام پہ ہے
اچھا ٹھیک ہے
ہوں
اور
اس بس
کتنا ٹائم ہے
تھوڑا سا ایک منٹ
آ مجھے کرنی ہے آپ کو کہ مجھے کسی اور کو کرنی ہے
میں دیکوں گی نا نینو جدی اگر نینہ دیدی نے پہلے میں نینہ دیدی کو کال کروں گی اگر اس نے اٹھایا
ہاں پہلے میں آپ کو کروں گی نا
ہاں
پہلے میں آپ کو کروں گی مجھے ہوجاے گا نا ایک ٹاسک
ہاں رکو ایک سیکنڈ ابھی ٹائم ہے اور باقی گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر آپ بتاؤ وہ ٹھیک ہے ایفی کی ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے بھائی گیا کام پہ
ہاں
اچھا وہاں کون ہے
میں اھے مشید آ گئی تھی کمرے کو
اچھا کس کمرے کو
جہاں پہ بھی رہی تھی
اچھا بیٹھو